ہلو آواز آ رہی ہے جی جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
تو ایک ایک میرے ا مے میرے مشورے میں اگر یہ بات آ رہی ہے کیکہ آپ کے ساتھ جو یہ مسلے مسائل چل رہے ہیں اور ایک اور سا ایک ایک الگ الگ ذات میں ہمارے سیم جاز نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں منہ پت کر لینا چاہیے یا اس سے چھٹکارا پا لینا چاہیے میں بھی اپنا سمجھتے ہوئے اپنے ت سمجھتے ہوئے حالکہ میری ابھی تک وہ لیول آیای ہے جو آپ کا لیول کراس ہو چکا ہے تو اس لیول تک سمجھا جائے گا بتا جائے گا تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی ایک بھی کوئی ایسا چنندہ راستہ یا وجہ نہیں ہے تو آپ ب جھجک ہو کے اس کو شارٹ آٹ کرنے کے لیے اپنا راستہ الگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس وجہ ہے اس وجہ کے سارے بجیلا پڑے گا آپ کو کیونکہ وہ وجہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے اور وہی نہ وہی وجہ ایک نہ ایک دن آپ کے لیے وہ آپ کے رستے کو سکون میں لانے کے لیے وہ بن سکتی ہے
وہ وجہ تو سیدھیس بچے ہوتے بچے میں خود کے لیے تو جینا بند کرتی ہ
تو پھر بچوں کو بولیے بچوں کو بچوں کو وہ چیز چیزیں جو ہے ان کی مصروفت مع
مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ل ب پا چاہ کر بھی نہیں دے پاؤں امازادی
جی ب س
نہیں آ رہی ہے اب آئی اب آئی ہاں آ بائی ہوتا کیا ہے اتنا بتا دوذرا ا
ہوتا یہ ہے کہ یکل کس ہو جاتی ہے ایک دم سے سراڈگ آس پاس کا تھوڑا سا بھی ڈٹرٹ ہ گے نا ہلکا سا آگے پیچھے م ہوں گے ہم ہماری ڈوائس بھی ہمارے پاس ہی ہونی چاہیے اگر جیسے سام اٹھا لوں تو سامان دوران اس کی رینج ہے نہیں مطل تھوڑا سا اگر میرا فیڈ بیک زیادہ جائے گا اس کے اندر تو یہ تھوڑا سا نابیک ہے ن م و گچ سمان پات رج سم پ ڑا سا اس آریشن کی ویو کم چیز ہےنم شکایت کے مطابقےم بھی تو ہوگے کا کام کر
ڈیوائس تو میرے پاس ہی ہے تمہاری جو آواز وہ ہوتی ہے میری ڈیوائس میرے پاس
ج
ابھی بھی نہیں آ رہی
ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہو رہا تو غلط ہو رہا کایں ہو رہا ہے سر
ہ ہاں
کی ہوا ہے ماریس ہم تو اس کی کور کو مطلب جد و جہد ہو رہی ہے نا پھر تو اس کا مطلب ہم تو اتنی کوالٹی کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہواری بات غلط غلط بہتغل چلیے کوئی بات
ہاں دیکھو دیکھو میرے پاس میں نا جب یہ ساتھ رہنے میرے بچے کے لیے ہی میں ابھی تک میری لائف
تو بچوں کو سمجانا ہوگ آپ سیدھا بچوں کو سمجھا دی ایک ایک مشورہ ایک بات کہیں کہ اپنا راستہ کدھر کر سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو بچے تمہیں میرے پاس آنا ہو تو آ جانا میں بے وقا نہیں یا میں ایسے نہیں تمہارے باپ نے اس طریقے سے کوئی رستہ نہیں نکالا کہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں پھر کوئی دور اگر ت اپنے اباپ ایک بات ہے اگر تو ہائی لائٹ کرا دیا نا ان کو تو بندہ اپنے اپنے اپنے آپ میں ہی شرم کار ہوتے یا تو ٹوٹ جائے گا یا اپنے آپ میںر جائے گا کیکہ میں نے وہ بات نوٹس کری تھی کہ میرے بچے مجھ سے گہرے آنےچان تو اس کا مطلب کہ ات گ ڈتے نا کہ بندہ ک ہے میراتھ م انسان کی جندگانی بتا رہا ن آپ بھی د مے لی تمے یہ تو ہم شر بھی نہیں کر سکتےا یہ مسل سارے تے انان اپنا رہ نکالنے کی کوشش کرتا تو ان ساری چیزوں کو اپنے آ ان ساری چیزوں کو تھ گزرتے ہوئے ان چیزوں کو تو ان چیزوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں ہمیں پتتا چل رہا ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے وسا ہو رہا ہے اس میں کیا کیا ج تمہارا من کیا کہتا ہے ایک بات ہوتا ہے اب میں آپ سے بھی سننا چاہوں گا کہ آپ کا لیول کہاں تک کیا کہ رہا ہے
اندر سے لگتا سمج ایک دم سننے کے لیے تیار رہ رہتی ہوں لگتا ہے ایک لیکن میں دل کی بات نہیں چھوڑتاا ہوں جب وہ بات اتنا میں فائنل پہ پہنچ
ااز آاز تھڑچھی کونک کی ہھنکی ہو گئی آ رہی ہے بڑھیا آ رہی ہے لیکن آواز سلکے بے
کی ڈیوائس میرے پاس
ہ کوئی نہیں ہوتا ایسا مل چوک
میں چاہ کری میں بلی بات بتا رہی لوگ مجھے سجس کرتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کرو ایسا کہتے ہیںب کرو میں کچھ رشتے میں بچا نہیں ہے لیکن میں جو اپنی تم کو بات دیتا ہوں بلی نہیں چ س کےتا کو د اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں نفرت نہیں کر پاتی
ہاں ہاں مرچ والے پ اپر چ ادھر ادھر ادھر اوپر
ہاں
مجھے مت دیکھ لیا فریج بھی کھول دیا ادھر بھی دیکھ لیا مجھے مت دیک لیا یہ ڈھکن جب ف لو کے نا اس گیٹ کے اندر ہی ہے اوپر کو ج اچ ہیلو
ہوں
تو پھر لے لو پ ایک ب ہاف لے لو پھر ایک بار
ہسٹریل
بک کیا نہیں چ ا جی بتائیں گے کیا گڑ وال تو آپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے
اتنا سمجھ آتا تو میں تم سے پوچھتی کہ میں بہت کنفیوز ہوں
میں کنفیو میں نے کنفیوژن دور تو کر دی کہ آپ کو ایک لیول پہ دھمکی دینی پڑے گی ایک سرحد کو پار کرنا پڑے گا تھوڑا سا بدتمیز بھی ہونا پڑے گا اور اس لیول حاوی بھی ہونا پڑے گا پھر ت کیا ہوگا پھر پھر نا اگر آپ خود سے جاتے ہو تو ساماجک اور قانونی کاروائی آپ کے اوپر ہوگی کہ آپ جانا چاہتے ہو وہ نہیں چھڑنا چاہتے اور کو چھوڑ دیں گے خ دن ان کا قانونی کاروائی بچوں کیمہ داری پرانی ذم داری سب کی ذمہ داری تہ تک چلتی رہے گی پھر وہ بن گا آپشن نہیں ڈھونجھے گا پھر دیکھا جائےا دیکا میری سک سے چل رہے گی میں شاموں ت سے جا تھا اور اب وہ میرے ایسا کہ نہیں تھا پھر پھر نا دماغ کے دوڑے دھ رہیں گے اس ٹائم پر کیوں کی ہو گیا آپ وہاں پر آپ ایک ایکشن کی تیاری کر رہی ہوںی تو میرا ماننا یہ کہ ایک بار ایکشن لے کے ایکشن کا ر ایکشن تو تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکن وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ بندے کے اندر اصل میں ہے کیا بات چھوڑنے والا مسئلہ ہے ہی ک تھا پہ آ اصلے پنےنے بول ن محذ استعمال کرنے لائ چیز رہ گی ز م آبزرویشن اپنی باتوں کو سننے کے بع اتنی ساری دلیلوں کو سننے کے بعد وہی سمجھ آتا ہے میرے تو یہ تو وہی بات ہوگی نا جناب یہ چاہ رہے کہ میں کتے کی پوچ پہ پیدم اور کتا بھکے گلا کیسا پہنچے گا
نہیں پوسبل نہیں بھائی وہ پٹے کاا بھی پکبل نہیں پہلا تاریق سے ج
کون دیکھو کرٹیکل سچویشن نہیں رہ
مطلب وقت کے ساتھ زندگی کے ساتھ سمج
یہ قانونی لڑائی لڑنے پر بالکل بھی مجھے لگتا ہے کہ جس رشتے میں میں قانونی لڑائی جو ہوتی ہے نا ا اس اس اس لیول پہ اترنا ماہیے جو میں اپنی سوچ ہے میری کیونکہ کہ اگر اس لیول پہ کوئی اتر آیا تو تو رشتے میں کچھ نہیں بچتا اگر وہ رشتہ بچ بھی گیا نا تو وہ اس رشتے میں کچھ بھی نہیں اگر کوئی میاں بیوی قانونی رشتے میں اترا ہے دھم دمکی دینے کے لیے کچھ ہوتی ہیں عورتیں ہیں مرد ہوتے ہیں دھمکی دینے کے لیے کہ چلو بھائی نا س کر لیتے ہیں اور شاید یہ ڈر جائے آدمی سامنے والا یا کچھ اچھا ہو جائے ہوتا نہیں ہے میرے اوپینین سے رشتے اور بگڑتے ہیں عزت گٹتے اس لیول پر میں تب جاؤں گی میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ جب سب کچھ اگر ختم ہو گیا تو
اس بات تو اگلے کنٹینیو کرنا
ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے اوکے